ہیلو
ہلو
ہاں جی السلام علیکم
جی السلام علیکم
اور کیسی ہو سب خیریت
ہاں بالکل سب خیریت ہے میں بھی ٹھیک ہوں ہمارے گھر والے بھی صحیح ہے سب خیریت
اور کھانا لائی
ہاں کھانا بن گیا اور اچھا کھانا بنایا تھا ممی ہماری امی اور ممی نے تو سب نے کھانا کھا لیا
اچھا کیا پکایا تھا اپ کی امی جان نے
اج زیادہ کچھ نہیں وہ کہتے ہیں نا آم بولتے ہیں آم کی جو لونجی ہوتی ہے میٹھا کر کے بناتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے
اچھا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے آم کی کی لونجی والے بنوائے تھے
ہاں بالکل بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ویسے صحیح ہے کھانا بھی چاہیے مجھے لگتا ہے آم کھانا چاہیے سبھی کو
ہاں نہیں مجھے تو ویسے بھی پسند ہیں ماشاءاللہ مجھے تو ویسے بھی پسند ہے میرے تو گھر والے آج آتے ہیں نہ گھر میں میرے تو گھر والے تو وہ کہاں کے رکھ دیتے ہیں میری وجہ سے کہیں سے دکھ نہ جائے بچپن سے ہی رکھ دی
ہاں بالکل بالکل صحیح کہا اپ نے ہوتا ہے ہوتا ہے سبھی کا
ہاں مجھے اور میرے ابو جان کو بہت پسند ہے وہ ان کی اور میرے سامنے کوئی پانچ کلو بھی رکھ دینا تو وہ بھی نہیں رہتی ہے ہم سے
ہاں بالکل گی تھوڑے اتی کرنے سے سواست بگڑتا ہے تو دیکھ بھال کر کھایا کرو
ہاں ماشاءاللہ اپنی بالکل صحیح فرمایا اور سنائیے میری میری امی جانی ہے آج مچھلی بنائی تھی
ہا بلکل سہی ہ جے
کھا رہے ہیں تو سواستھ کے لیے دقت ہے اس سے
ہاں اس اللہ کاسو کرے میں آج کل کیا ہے باہر کی کھانے سے بہت ہی زیادہ دور رہ رہی ہوں کیونکہ اس واست آج کل کچھ زیاد ہی بگڑ جائے
ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہے بھی کیوں نہ ہو ان میں کیا ہے کہ کچھ وجیسے ہوتے ہیں جیسے کہ پھپوڈ ہو گئی یہ فنگس ٹائپ کھانا سڑا ہوا گلا ہوا سا پدارتھ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں چرم روگ باڈی کی میں کچھ اچ انیہ سمسیایں ہونے لگتی ہیں ہمارا لیور بھی افیکٹ کرتا ہے تو میرے حساب سے جتنا ہو سکے اتنا باہر کے کھانے سے بچنا چاہیے
ہاں باہر کھانا کیا ہے جیسے کہ وہ اس میں آئل ہوتا ہے نا تو اسے بار بار میں اسی کو یوز کرتی رہتی ہیں نہ تو اسے کہیں پھینکتی نہ کچھ ج اس میں مکھی جھینگور مسالہ بہت ساری گندگیاں ہوتی ہیں اسی میں اور اسی کو بار بار یوز کرتی ہیں
بالکل بالکل صحیح فرمایا میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ لوگوں کو اس بارے میں جاگروک کیا جائے اور لوگ جاگروک ہوں کیوںکہ یہ کھانا بہت بکواس ہو گیا ہے جس میں کہ جیسے سموسے ہو گئے تو اسی میں اسی تیل میں لگ بگ تلتے رہتے ہیں اور وہ تیل اتنا گندا ہو جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے تو ساستھ پر بہت زیادہ ہانی
ہاں آپ نے بالکل سیفرمایہ
اور ویسے میرے حساب سے اس سے اچھا ہے جیسے کہ باہر کی کھانا کھانے سے اچھا ہے کہ اپنے گھر پہ ہی کچھ پکا لو اپنی امی جان باجی وغیرہ سبھی کے ساتھ میں کھالا وغیرہ سب کی سبھی کے ساتھ میں محنت کرو بہت زیادہ فائدے دائک رہتا ہمارے لیے باہر کے کھانے سے تو جنا اتنا دور رہیں گے اتنا زیادہ بہتر رہے گا ہمارے لیے
سوچتا ہوں کہ جتنا باہر کے کھانے سے بچو رہو گے سوستھ اور حالات اتنے ہی اچھے رہیں گے کہئی نہیں تو باہر کا کھانے سے بیمار ہی ہوتے ہیں اور اپنے پیسے بھی برباد ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو بھی گھر پکاؤ اور گھر کھاؤ اور اس بارے میں سبھی کو بتاؤ جو بھی تمہارے رشتے دار وغیرہ ہیں بھائی جان ہیں امی جان ہیں ان کے جو قریبی ہیں جو آپ کا آس پڑوس ہے ان سبھی لوگوں کو اس بارے میں جاگروک کرو کہ جتنا ہو سکے گھر کا ہ بار کاا کھانا بند کرو
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ابھی عید منائی گئی تھی ہمارے یہاں پہ تو بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا وہ بول رہے تھے کہ وہ بکرے کی قربانی ہوتی ہے نا اس دن
تو وہ بول رہے تھے کہ بھائی نہیں ہم تو ویسا کھانا کائیں گے ہم نے منع کر دیا کھانا ہے تو یہ کھا لو یہ عید والے دن تو ویسے بھی بکرے کی قربانی ہوتی ہے
لیکن کچھ لوگوں کی مانتا بھی ہے کچھ لوگ بکرے وغیرہ کی قربانی نہیں دیتے ہیں جو میٹھا بنا لیتے جس میں کھیر سویا وغیرہ بناتے ہیں لوگ تو میرے حساب سے کسی بےجبان کی قربانی دینا صحیح نہیں ہے کھیر سبیا
نہیں اس دن بقرا عید ہوتی ہے اس جس دن بقر عید ہوتی ہے اس دن بقر عید کی قربانی تو دینی ہوتی
ہاں بالکل ہوتا ہے پر کئی کئی لگ ہوتے جس میں سبھی لوگ نہیں دیتے ہیں بکرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا
میں نے نہیں نہیں میں بتاؤں ہاں بالکل بالکل میں بتاؤں کیا ہے کہ قربانی تو اس دن بکرے کی نہیں تھی جو حدیث اور قرآن ہے ان میں جو لکھا ہے محمد صاحب پیغمبر م حب کیا تھے انہوں نے جو غلط کرنے والے لوگ انہوں نے اپنے جو لڑکی کی تھی نا ان کو قربانی دی تھی پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قربانیاں دو ان کا مطلب تھا کہ جیسے تمہارے جو بھی غلط وچار ہیں غلط آچرن ہیں یا کسی کے پرتی دوست ان کی قربانیاں دو نہ کہ بکرے کی قربانی بکرا تو ایک بےجوان جیب ہے اس کا کیا فائدہ ہوا ہاں بالکل بالکل سر ہوتا ہے نا قربانیاں تو غلط چیزوں کی دی جاتی ہے غلط عادتوں کی دی جاتی ہے بےجبان کی قربانی دینے کا کیا ہی فائدہ
کرائی اتنی نکل کی گئی تھی تو میرا میرا بھائی ہے تو اس کا دوستتا تھا اس کے یہاں پ پہ کیا ہے بقرا عید تھی تو پھر ہاں نے بولا اس دوست کو دوست دوست کو کہ بھائی تو ہمیں عید کی مبارک دنی بھی نہیں آیا تو وہ بچارا چلا گیا یا کی مبارک دینے پھر دس پندرہ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کی میں چاقا چاقوس اس بچارے کو گائل کر
ہاں بالکل بالکل میں نے بھی یہ نیوز پڑھی تھی تھی دیکھی تھی اور پڑھی بھی تھی جو یو کی گٹنا ہے پر ہے نا غط ہے نا کسی لوگ کو ب مارنا یا کچھ کرنا
ہاں پتا ہی نہیں انسان کا دشمن انسان بن رہا ہے ماشاء اللہ کتنا غلط کر رہے ہیں
کہہ رہا ہوں لوگ آج کل سمجھ رہے نہیں ہے کتابوں میں کچھ لکھا ہے کر کچھ رہے ہیں لوگوں کی مانسکتا بگڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ برن بوس وہ ہو رکھا ہے لوگوں کو
ہاں بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ اب ایسے اس سے اچھا ہے تو یہ بکرے کی قربانی ہوتی ہے اس سے اچھا ہے کہ مٹی کا بکرا یا پھر جو آٹا ہوتا ہے اس کا بکرا بن بنا لو گھر پہ ہی اس کی بییس قربانی دے دو بھائی
جو بھی یہ لوگوں کی اپنی اپنی سمجھ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں میرے حساب سے ہمیں اپنے گھر آر تیاگنی چاہیے اچھی عادتوں کو اپنانا چاہیے یہی ہوتا ہے نہیں تو کچھ بھی کرتے رہو نہ تو بگوان چاہے خدا ہو یا اللہ ہو کوئی بھی ہو دیوتا کوئی ہوتا ہے تو ہم لگتا ہے کہ کوئی ماتا اپنے بچے کو کاٹ کر پرسن ہوتی ہوگی یا کوئی دیوتا اپنی سنتان کو مروا کر پرسن ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا ہے
کوئی بھی پرسن نہیں ہوتا ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی نئی نئی باتیں نئی نئی سوچ کچھ بھی کریں کہیں بکرے کی قربان انسان کی قربانی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ بکرے کی قربانی کر کے اللہ
ہاں بالکل بالکل صحی کہا ہے پر لوگوں کو اپنی اپنی آدشوں سے باز نہیں آتے کر بھی کیا سکتے ہیں ان کا اپنا اپنا ہے پر ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے
ہاں
اب وسے مجھے بھی لگتا ہے اپنی جو بھی گندی عادتیں ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ بھی لے لو آپ اس دور کے حساب سے تو میرے حساب سے اپنے آپ میں خود رہو ٹھیک رہو پوتر رہو وہ کہتے بھی ہے نا کہ منیش لسنگ از لس کیا کہتے ہیں اور ہیلتھ از لاس سمنگ از لاس اور کیریکٹر از لاس ایور تھنگ از لاس وہی وہی ہے کہ جیسے دھن گیا تو کچھ نہیں گیا اور سواستھ گیا تو کچھ کچھ گیا اور کیریکٹر گیا تو سب کچھ گیا تو اس حساب سے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک رہ
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح آپ نے نہا میرے دل کی بات جیت لی سب کچھ گیا بالکل رائٹ بولا آپ نے اور سب کہہ دیا تھا آپ کے گھر پہ
ہاں بالکل خیریت ہیں اور بڑھیا ہے سبھی اور آنند لے رہے ہیں گرمیوں کا
ہاں اور آپ کی امی جان با وغیرہ اور یہ سب کیا کر رہی ہیں
ہاں اب تو خیر میں ہی جانا اور ایسا کچھ کام نہیں ہے باقی گھر پر ہی ہی رہتے ہیں سبھی لوگ جیسے اب تو ایسا گرمیوں میں کیا ہے کہ کچھ کام نہیں رہتا نہیں تو کھیتی باڑی کا کام اسٹارٹ ہو جائے گا جہاں سے اگر خرید کی فصل ہے نا اس وجہ سے تو وہ کام چلے گا یہ ادھر سے آدھی بالکل بالکل بالکل
ہاں
چلو باقی آپ سے گچل کر کے مجھے اچھا لگا چلو چلو ٹھیک ہے ج خدا حافظ